ہلو و تلیکم السل ٹھیک ہو شکر اللہ کا اگرگر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو اور کھانا چائے پی
جی میں آپ نے پی
ہاں ہاں میں نے بی پی
اور کیا کر رہی ہو
بس میں بیٹھی تھی
اچھا ٹھیک
میں پرریس کر رہی تھی پیور لائٹ چلی گئے
چلی گئی
ہاں
اچھا ٹھیک
ہاں جی آپ کیا کہا رہے ہو
ہے نا کچھ تھا کیا بولتے ہیں اس کو آپ نے کایا وہ چھوٹے چھوٹے تو اند گو کشمیری ان کو کشمیری میں بولتے ہیں یہ سنن
اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں جی
آپ کو ان کا نام نہیں پتا انگلش میں
ن آپ کو پت ہے
مطلب اب یہ فروٹس کے نام بھی نہیں پڑے ہیں بچپن
نہ آپ کو پ ذراپ ب بتائیے ب تائیے
میں لیکن مجھے افسوس ہوا مجھے افسوس مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ارے نہیں مجھے تو پتا ہے میں کیوں نکالوں گوگل سے
ٹائپنگ کر کے آپ ب
ابھی نہیں پتا ہے پیچھ ہوتا ہے نا ان کا نام شاید
تھوڑا گوگل کم یوز کیا کروں
ارے مجھے پتا ت میں کیوں گوگل یوز کرتی
اوکے اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آج کل ہر جگہ آرٹفیشل انٹیلیجنس ینی اے آئی کا ذکر فر ہو رہا ہے میں سوچ رہا تھا تھا کہ اس ٹاپک پر بات کی جائے
بالکل ٹھیک کہا اج کے دور کا سب سے اہم ٹاپک بن چکا ہے سکولز افس ہاسپٹلز اور حتی کہ موبائل فونس میں بھی اے آئی کا استعمال ہو رہا ہے
سب سے پہلے یہ بتا ہوک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جی سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ آرٹیفیشیل انٹیلی اصل میں ہوتی کیا ہے
جی
آپ بعد میں بھی لا سکتے تھی جب فون ختم ہوتا شاید ابھی آپ کو سب سے پہلے یہ بتا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اصل میں ہوتی کیا ہے
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کمپیوٹر سائنس کی ایک برانچ ہے جس کا مقصد ایسے مشینس اور سافٹ ویئر بنانا ہے جو انسانوں کی طرف سچ سکے سیکھ سکے اور فیصلہ کر سکے یعنی کمپیوٹر کو اتنا اسمارٹ بنانے کہ وہ کام انسان کی طرف کر سکے
مطلب یہ ہے ان انسانی دماغ کی نقل کرتی ہے
ا جی ہاں کچھ حد تک اے آئی اسٹم ڈیٹا سے سیکھتے ہیں اور پھر اس ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں اسی پروسیس کو مشین لرننگ بھی
بہت دلچسپ کیا یہ صرف کمپیوٹرس میں ہو
جی
کیا اے آئی صرف کمپیوٹرس میں ہوتی ہے
نہیں ہر ڈیوائس میں ہو سکتی ہے جہاں سافٹ ویئر اور ڈیٹا کا استعمال ہوتا ہو مثال کے طور پر اسمارٹ فونس اسمارٹ واچ روبوٹس سیلف ڈرائیونگ کرس اور ورچوئول اسسٹینٹس سب اے آئی کی مثال ہے
میں نے سنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی بھی ایک اے آئی کی ایک مثال ہے
بالکل چیر جی پی ٹی ایک اے آئی لینگویج ماڈل ہے جو انسانی زبان کو سمجھنے اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اس طرح کے ٹولز اسٹوڈنٹس اور پروفیشنلز دونوں کے لیئے مددگار ثابت ہو رہے ہیں
اے آئی کا خیال سب سے پہلے کب پیدا ہوا
اے آئی کا تصا وہ نائنٹین ففٹی کے قریب مشہور سائنٹسٹ ایلن ٹرن نے پیش کیا تھا انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ کیا مشین سوچ سکتی ہے اسی سوال نے ایئر ریسرچ کی بنیاد رکھی
آج کل اے آئی اتنی تیزی سے ترقی کیوں کر رہا ہے
اس کی کئی وجوہات ہیں سب سے بڑی وجہ کمپیوٹرس کی زیادہ پروسیسنگ پاور انٹرنیٹ کی دستیاب اور بہت بہت زدہ ڈیٹا کام موجود ہونا ایک ک س کے لیے ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے اور آج کی ڈیٹا کم ہی نہیں
ہاں کیا یہ ہے ہماری روزمرہ زندگی میں ابھی موجود ہے
جی ہاں جب ہم یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھتے اور سسٹم پسند کی ویڈیو سجیسٹ کرتا ہے یہ اے آئی ہے اے آئی ہے جب گوگل میپس تمہیں ٹریفک کی معلومات دیتا ہے یہ بھی اے آئی ہے فیس بک ان لک اور وائس اسسٹینس بھی ایک کی مثال ہے
میں نے کبھی اس نظریے سے نہیں سوچا تھا مطلب اے آئی ہمارے پاس آس پاس سر جگہ ہے
بالکل ہم روز اے آئی کا استعمال کرتے ہیں اکثر بنا اس بات کا احساس کیے
جی ایجوکیشن میں اے آئی کا کیا کردار ہے
ایجوکیشن میں اے آئی نے لرننگ کا آسان بنا دیا اسٹوڈنٹس آن لائن ٹویٹر سے مدد لی سکتے ہیں اسائنمنٹ کے لیے ریسرچ کر سکتے ہیں اور اپنی لرننگ اسپیڈ کے مطابق تعلیم حاصل کر سکتے ہیں
کیا اے آئی ٹیچرس کی جگہ لے گی
میرے خیال میں نہیں ا ٹیچرس کی مدد کر سکتی ہیں لیکن ان کی جگہ نہیں لے سکتی ٹیچرس صرف علم نہیں دیتی ہے بلکہ تربیت رہنمائی اور اخلاقی تعلیم بھی دیتے ہیں جو اے آئی نہیں دے سکتے
جی یہ بات بالکل درست ہاسپٹلوں اور میں آئیے آئی کا کیا استعمال ہوتا ہے
ہاسپٹلس میں اے آئی بیماریوں کی تشخیص میں مدد کرتی ہے ایکس رز اور اسکینس کا تجزیہ کر کے ڈاکٹر کو بہتر فیصلہ کرنے میں مدد ملتی ہے کچھ اے آئی سسٹم کینسر جیسی بیماریوں کو جلدی پ جاننے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں
جی اس کا مطلب یہ ہے انسانی جان بچانے میں بھی مددگار ہے
جی ہاں میڈیکل فیلڈ میں بی اے آئی کی اہمیت روز بروز بڑھ رہی ہے
انڈسٹری اور بزنسز میں اے آئی کا کیا رول ہے
اے آئی فیکٹریز میں مشین کو کنٹرول کرتی ہے پروڈکشن کو بہتر بناتی ہے اور وقت بچاتی ہے بزنس میں اے آئی کسٹمر سروس مارکیٹنگ اور سیلس االائسس میں استعمال ہوتی ہے
جی میں نے سنا ہے کہ اے آئی جاب اس کو ختم کر دی دگی کیا یہ سچ ہ
ہ یہ ایک اہم سوال ہے کچھ جابس ضرور آٹومیٹ ہو سکتی ہے خاص طور پر وہ جو بار بار دہرائے جانے والے کام ہوتے ہیں لیکن اے آئی نئے روزگار کے موقع بھی پیدا کرے گی
کس طرح کے نئے موقع
اے آئی انجینئرز ڈیٹا سائنٹسٹس مشین لرنگ ایک فورس اور اے آئی یکس اسپیشلسٹ کی دماغ بڑھ رہی ہے یعنی کچھ جابس ختم ہوں گے لیکن نئے فیلس بھی پیدا ہوں گے
دو پھر لوگوں کے نئے سکلز سیکھنے چاہیئے
ہ جی
تو آپ کس کے ساتھ چائے ایڈ کریں گے
جو لوگ ٹیکنالوجی کے مطابق اپنے جو لوگ ٹیکنالوجی کے مطابق اپنے اسکلس اپڈیٹ کریں گے وہ مستقبل میں زیادہ کامیاب ہوں گے
جی اے اے آئی کے فائدے تو بہت ہے کیا ان کے نقصان ثرانبیہ
ا ہر ٹیکنالوجی کی طرف ایک اے آئی بی کچھ نقصانات ہے سب سے بڑا مسئلہ پرائیویسی کا ہے اے آئی سسٹم بہت سارا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے اور اگر اس ڈیٹا کا غلط استعمال ہو تو لوگوں کی پرائیویسی متاأثر ہو سکتی ہے
جی یہ واقعی فکر کی بات اس کے علاوہ فیک امیجنز اور فیک ویڈیوز بنانا بھی اے آئی کے ذریعہ ممکن ہو گیا ہے اس سے غلط معلومات پھیل سکتی ہے
یعنی لوگ
جی ہاں اس لئے اے اے کے استعمال کے لئے قوانین اور اخلاقی اصول ضروری ہے
ا آائی ک ٹھیک سے تمہاری کیام م آد ہے
اے آئی ایھیٹکس کا مطلب یہ ہے کہ اے آئی کو انصاف امانت داری اور ذمہ داری کے ساتھ استعمال کیا جائے اے آئی کسی قسم کا نا انصافی والا یا نقصان پہنچانے والا فیصلہ نہ کرے
کیا یہ ہے کبھی انسان کے زیادہ اکرمن ہو سکتی ہے
کچھ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں اے آئی بہت ایڈوانسڈ ہو سکتی ہے لیکن اے آئی کے پاس جذبات ضمیر اور انسانی تجربہ نہیں ہوتا اسی لیے انسان اور اے آئی کا مقابلہ مکمل طور پر درست سن
مجھے لگتا ہے کیا انسانی کریٹیوٹی کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا
میں میں بھی اسی بات سے متفق ہوں اے آئی مدد کرسکتی ہے لیکن انسانی تخلیقی صلاحیت بہت قیمتی ہے
ایگریکلچر میں اے آئی کا کوئی رول ہے
جی ہاں اے آئی پچوں کی نگرانی پانی کے بہتر استعمال اور کھیتوں کی پہچان میں مدد کرتی ہے اس سے پیداوار بڑھ سکتی ہے اور زیادہ کم ہوتا ہے
یہ تو کسانوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے
بالکل یہ صرف شہری زندگی تک محدود نہیں بلکہ دیہانتی علاقوں میں بھی فائدہ پہنچا سکتی ہے
سیکورٹی کے حوالے سے آئے کا کیا کردار ہے
سکیورٹی کیمراز کو سمارٹ بناتی ہے یہ مسکوک حرکتوں کو پہچان سک ہے اور اور الرٹ بھیج سکتی ہے سائبر سیکیورٹی میں اب اے آئی اہم رول ادا کرتی ہے
سائبر سیکیورٹی ما کس طرف
اے آئی آن لن اٹییکس اور سسپینشنل اکٹوٹٹیز کوت جلدی ڈیٹیکٹ کر سکتی ہے اس سے سسٹمس کو میں محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے
کیا اے آئی انوائرمنٹ کی حفاظت میں بھی مدد کر سکتی
جی اے آئی کلے میں ٹاٹا کو تججیت کر سکتی انینرجی کنسنٹریشن کو کم کر سکتی اور پلیوشن مانیٹرنگ میں مددگار بن سکتے ہے چلو
لگتا ہے کہ اے آئی بہت سی پروابلمس کا حل بن سکتا ہے
ہاں آج کی توگ اس سے مجھے بہت معلومات اور دلچسپ رہی
شکریہ مجھے بھی اے آئی پر بات کر کے بہت خوشی ہوئی امید ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو سمجھ کر اس کا بہتر فائدہ اٹھائیں گے اللہ حافظ